ہیلو
ہلو آواز آ رہی ہے
ہاں جی آ رہی ہے
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیسی ہیں آپ
سب خیریت آپ کیس ہو
جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں
اور بتائیے
جی تو آج ہم کس موضوع پہ بات کریں
بتائیے آپ کس پر کرنا پسند کرو گی
جی میں آپ کو بتاتی ہوں آج ہم صاف صفائی کے بارے میں
بات کر سکتی ہیں کیا
بالکل کرتے سکتے ہیں
کو بولتی ہوں کہ آج میں صفائی کے بارے میں سوچ رہی تھی تو یہ ہماری زگ کا اہم حصہ ہے
ہاں جی بالکل
جی اس سے ہمارا ماحول بھی خوشگوار رہتا ہے
یہ تو آپ نے صحیح بولا ابھی
جی اگر ایسے مان لو کہ گھر کے اور صاف صفائی نہ ہو تو بہت سی بیماریاں پھیل سکتی
صحی بولا آپ نے ہمارے یہاں پر بھی ایک دادو جی تھے ہمارے ان کی طبیعت اتنی گندگی سے اتنی خراب ہو گئی بہت زیادہ
جی تو وہی میں کہتی ہوں یہ مچھر مکھیاں اور دوسرے کیڑے گندگی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور بیماریاں پھیلاتی ہیں
ہاں جی بالکل
جی بالکل ہمارے ہمارے محلے میں کچھ لوگ کوڑا سڑک پر پھینک دیتے ہیں جس سے جگہ جگہ گندگی ہو جاتی تی ہے
ہاں یہ ہمارے محلے میں بھی بڑی پریشانی کی بات ہے
جی وہی تو یہ بہت افسوس نک بات ہے ہر شخص کو چاہیے کہ کوڑا ہمیشہ ڈسٹ بین میں ڈالے
ہاں بالکل
آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں صاف صفائی رکھنی چاہیے ہر جگہ
ہاں بالکل ہم تو ابھی سب لوگوں سے بولتے بھی ہم پوسٹر بھی لگاتے ہیں ہمارے اسکول کی طرف سے ہم جاتے ہیں تو ہم پوسٹر بھی لگا کے آتے ہیں
جی بالکل یہ تو بہت اچھی بات ہے انہیں بڑھاوا دینا چاہیے کہ نہیں یار آپ صاف صفائی رکھ سکھو
ہاں لیکن بت کے ساتھ ساتھ لوگ بہت زیادہ ہواؤ میں اڑ رہے ہیں تو وہ یہ سب چیزوں پہ بالکل دھیان ہی نہیں دے رہے
جی بالکل اس آپ نے صحیح کہا کہ اسکول میں بھی ہمیں صاف صفائی کی اہمیت سکھائی جاتی ہے
ہاں بالکل
جی ہمارے استاد کہتے ہیں کہ صاف صفائی آدھا ایمان ہے
ہاں بالکل جی ہمارے ابو جان بھی بولتے ہیں
جی اگر ہم اپنے کمرے کو روزانہ صاف رکھ ہیں تو چیزیں بھی آسانی سے مل جاتی ت ہے نا
ہاں بالکل
ہاں
گھر پہ تو کافی صاف صفائی سے رہتے ہیں ہم لوگ اور کپڑے وغیرہ تو ہمارے آپ ب لو گے وہی آپ کو کوئی زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو مل جائے گا
تو یہی تو صفائی کے فائدے ہیں
ہاں اور زیادہ ٹائم وقت ہاں وقت بھی خراب نہیں ہوتا ہے نا
جی اس وقت کی بھی بچت ہوتی ہے نا اور دل کو بھی سکھ خون محسوس ہوتا ہے آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ بکھرا ہوا کمرائنس ان کو پریشان کر دیتا ہے
ہاں
ویسے آپ اپنے گھر میں صفائی کا کیا انتظام کرتے ہو
کیا
آپ اپنے گھر میں صفائی کا کیا انتظام کرتے ہو
ہم تو دیکھو اپنے کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں ان کو ایک تو اچھی سے ان کے فولڈ کر کے ان کو الماری میں سیٹ کرتے ہیں
جی
اور کپڑے وغیرہ کی چھوڑو اپنے گھر میں جھاڑو وغیرہ لگاتے ہیں ہر ہفتے اپنے گھر کے جو چھت وغیرہ ہوتی ہے نا اس پہ گندگی ہو جاتی ہے اس کو بھی ہر ہفتے صاف کرتے ہم لوگ
جی بالکل یہ تو آپ کی صحیح بات ہے اب کرنا بھی اچھ چاہ یہے جاڑو پوچ اچھا اور ڈیلی سامان اپنی جگہ رکھنا چاہیے
ہاں جی بالکل
جی
ہاں بس تو ا ڈھونڈنے میں زیادہ وقت خراب
صحیح بولا بہت اچھا میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ آپ اپنے کمرے کو ہمیشہ ترتیب سے رکھو
ہاں بالکل یہ آپ نے صحیح بولا ہے اور رکھنا بھی چاہیے آپ کو نہیں ہر لوگوں کو رکھنا چاہیے
جی صاف کپڑے پہننا بھی صاف صفائی کا اہم حصہ ہے نا
ہاں بالکل
ہاں اور اس سے لوگوں کا لوگ ہمیں پتا ہے کس نظریے سے دیکھتے ہیں ہمارے کپڑوں پہ بھی نربھر کرتا ہے کہ وہ ہمیں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں
ہاں جی جی بالکل ہما ایسے ہم کب گھر میں تھوڑا لیٹ جھاڑو لگائے تو ہمارے ابو جان تو بہت زیادہ ہلہ کرتے ہیں بولتے ہیں کہ ٹم سے ٹائم پر یا پھر ٹائم سے پہلے ہی اپنا کام پورا کر لیا کرو
جی بالکل صحیح کہا ہاتھوں کو کھانے سے پہلے اور بعد میں دھونا بھی بہت ضروری ہے
ہاں جی بالکل
آپ نے دیکھا ہو کہ آج کل ڈاکاکٹر یہ چیز سب سے پہلے بولتی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے
ہاں دنی ہاں جی بالکل کل
کیونکہ ہاتھوں پر موجود کیٹاڑو کئی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہے نا
جی ہاں
ہاں اور اسی طرح سے صاف پانی پینا بھی بےحد ضروری ہے
جی ہاں بالکل
آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم گندا پانی پیے تو کیا کیا سمسیا ہو سکتی
دیکھو ایک تو کٹاڑو اندر جائیں گے
ہاں
اس سے پیٹ میں پرابلم ہو سکتی ہے نا
صہیب بات بولی
تو پھر اگر پیٹ میں پروبلم ہوگی تو پیٹ میں تو ہمارے کئی سارے پارٹس ہوتے ہیں
جی
اگر پیٹ میں کسی بھی جگہ پر کوئی بھی سمسیا ہو گئی تو وہ ہمارے پورے پیٹ کے جو سب سارے پارٹس ہیں نا ان سب پر افیکٹ ضرور کریے گی
جی بالکل صحیح کہا بیماری پھیل سکتی ہے تھور سے
بہت زیادہ
جی ہمارے پت ہے ہمارے گاؤں جی بالکل پت ہے ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ اب بھی پانی کو بنا چھانے پی لیتے ہیں
ہاں ہمارے یہاں تو آپ پینے کی بات تو چھوڑو پانی کو ہمارے یہاں تو لوگ فالتو میں ہی پتا نہیں کس بات پر بار بار پورے دن ان کو ہو جائے گا سڈیوں کو دھونا سڈیوں کو دھونا اتنا پانی پھیلاتے ہیں نا روڈ پر پوری کیچڑ سے پوری کیچڑ کیچڑ ہو جاتا ہے مطلب اس پر
پھر ہمیں جاگروک کرنے کی ضرورت نہیں ہ ان لوگوں کو ج جاگروک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہم پانی کی بچت کرنی چاہیے
لیکن وہ لوگ سنتے کہاں ہیں سیکک
پھر ان کو تو اللہ سنبھالے
ہاں ماشاء اللہ ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ ایسا نہ کرے ان کی سوچ بدل جائے
جی انشاء اللہ صحیح کہا آپ نے صرف پت ہے آپ کو گھر نہیں سڑکیں اور ساروجنک جگہیں بھی صاف ہونی چاہیے
ہاں جی ہاں بالکل آپ نے صحیح بیان کیا
ہاں جب ہم پارک یا بازار جاتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی کوڑا نہیں پھیلانا چاہیے
ہاں اپنے جو سامان کی گندگیاں ہیں ان کے چھلکے وغیرہ ہیں وہ ایک پالتن میں رکھ کے اپنے گھر لاؤ یا پھر کوئی کچرا ڈسٹ بین وغیرہ ہے اس میں ڈال کے آؤ
جی بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کو ریپ پر یا یہ وہیں پھینک دیتے ہیں
ہاں
ہاں اس سے پتا ہے ماحول خراب ہوتا ہے اور دیکھ دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے
ہاں وہ بے فکر ہو کے پتا نہیں کس بات پہ پھینک دیتے ہیں
جی بالکل آپ نے دیکھا ہو کہ سرکار بھی صفائی کے لیے کئی مہم چلاتی ہے
ہاں
اب جب لوگ خود ہی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے تو مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوگا
ہاں جی بالکل وہ تو ایک پل کا انتظار نہیں کرتے ہیں نا ترنت کھایا ترنت ڈال دیا
جی بالکل ہر انسان کو اپنے حصے کا فرض نبھانا چاہیے میں تو یہی بولتی ہوں
جی ہاں بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی
میں آپ کو پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے کبھی صفائی کے ابھیان میں حصہ لیا ہے
ہاں جی میں تو ابھی بتا رہی تھی نا اسکولس وغیرہ میں اور جو ہماری گغطی تو اتنی بیکار ہے کہ وہ تو کبھی کچھ چلاتی نہیں ہے ابھیان وغیرہ تو ہم دوسروں کے ساتھ میں سہیوگ کر دیتے ہیں
اچھا تو پھر کیسا تجربہ رہا
مطلب کہ بتاتے ہیں لوگوں کو ہم لیکن کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں سو میں سے دس لوگ کہ وہ مانے بات کو ورنہ سارے الٹے چلا چلی کے ہم کوئی سمجھا سمجھی کے بھگا دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ یہ آپ سب کچھ ایسی کر رہے ہو لیکن پھر بھی ہم کہنا چاہیں گے کہ کا زیادہ کر کے ہم سفر پہ جاتے ہیں سہر پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاؤ تو کوڑا کر کر تو بالکل بھی مت ڈالو بھائی
جی بالکل چلو چلو ہم خود ایک یہ عہد کریں کہ خود بھی صفائی رکھیں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترکیب دیں گے
ہاں بالکل جی بالکل
جی انشاء اللہ
ہاں اللہ حافظ بعد میں بات کرتے ہیں